وعلیکم سلام بھائی جان اور س مس
ٹھیک ہے بھائی جان آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
ج میرا بھی سوب خیریت ہے بھائی ہاں موسم موسم تو بھائی جان مطلب کہ کافی رنگیلا والا ہے جیسے کبھی دھوپ ہے کبھی دھوپ ہی ہے زیادہ تو بہت زیادہ گرمی ہے بھائی جان مطلب کہ بنا پنکھ اگر آپ ایک کمرہ میں بیٹھ گئے تو کیا کہے بھائی جان بہت بڑا مطلب پورا پسینے سے بگ جاؤ گے بھائی جان اتنا بڑا موسم لیکن کچھ دن پہلے ٹھیک کیا ورسا ہوئی تھی بھائی جان سمجے
ہاں
امی ابھی بتائی تھی کہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو ہم آ ک گاؤ تو جیسے ہی گا بھائی جان تو دیکھ رہے ہے کہ گرمی سے اور حالت پریشانی ہے آپ
ہاں بھائی جان گرمی تو ہو
اور شہر میں تھے تو تھوڑا بجلی تو ٹھیک بھی تھا گاؤں میں تو تھوڑا بجلی ایک برسہ میں بجلی کٹ ہی جاتی ہے
ہاں بی گ
تو اور تھوڑا دقت پریشانی ہے اور کیا آھی پائی جات جو زندگی ہے اسی را جی ہ
ہاں جیسا سچویشن ہے ہینڈل تو کرنا پڑے گا اس کو تو سنبھالنا پڑے گا
ا بائی جان کیاپ پڑھائی کرنے جاتے ہیں
کہاں بھائی سان
باہر نہیں بتا رہے تھے کہ آپ ج
ہاں ہاں جاتے ہیں باہر
کتنے بجے جاتے ہیں بھائی جان
جاتے ہیں بارہ بارہ بجے سے ہے جاتے ہیں بار بجے ادھر سے واپس لوٹتے ہیں قریب دو بجے کے قریب میں
ا
بس زیادہ بھاری کام نہیں ہے
ہم بھی جاتے ہیں بھائی بھائی جان پستکالے پوکری دیا تو سو صبح میں جاتے ہیں
اچھا
اوراں سبک اب تو ہم زیادہ نہیں ارے زیادہ نہیں دو بجے تک آ جا دو گھنٹے میں آ جاتے ہیں اور وہ میر کا سے لیکن کل سوچ رہے ہیں کہ آٹھ بجے صبح جانا ہے بھائی جان چھ بجے آ کر اچھے بجائے
صحیح سوچ رہے ہیں
بہت کام کرنا ہے بھائی جان سمجے کام اتنا ہو گیا پڑھائی اتنا ہو گیا ہے کل آپ ہم کو دیجیے گا نا بھائی جان ٹھیک ہے کلپ ہم کو دیجیے گا بس مطلب کہ اچھا سے چلنا چاہیے نا تھوڑا مطلب کس طرح چلتا ہے ٹھیک ٹھاک چلتا
ہاں ٹھیک ٹک چلتا ہے مطلب تھوڑا تھوڑا پھنستا ہے اس میں ڈلوار دیں گے نا وہ تو ٹھیک ہے س
کوئی دقت نہیں ب مطلب کہ جو ہوتا ہے نا جو تیر یہ سب ہوتا ہے وہ صحیح سے کام کرتا
ہاں وہ سب صحیح سے کام کرتا
مطلب کہ فج تک کیا چیزیں ہے
پھنستا یہی ہے اس میں پروبلم ہے سافٹ ویئر کا بس یہی بھائی جان یہی پروبلم ہے
اچھا کوئی نہیں دیکھتے ہیں ہم بھی دو تین جگہ سے انتظام کیےے اچھا جو ہوتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو اور سب بتائیے نا بھائی جان سب خری
سب خریت بھائی جان اللہ کے
ارے بائی جان بہت دن ہوا آپ سے بات کیے ہو سمجھے بھائی جان ہم سوچے تھے بات کرنے کیے لیکن اتنا وست ہے ابھی مطلب تھوڑا دیر ابھی
تھا ادھر سے آپ ہی کیے ہم کرنے ہی والے تھے
ادھر سے مطلب کیا ہوا ابھی مطلب تھوڑا دیر پہلے دو چار لوگوں کا اتنا ہونے لگا انہیں بتانے میں انا وست ہو گیا ل سمے نہیں ملتا اگر آپ مڑے ستر مڑے ستر یہے گ نا سمجے تو اگر آپ کو مطلب چاہ چاہیے گا کہ ہم صبح سے لے کے مطلب چوبیس گھنٹہ کام کریں
ہاں بھائی بائی
تو چوبیسوں گھنٹہ کام کر سکتے ہیں پھر بھی سمے نہیں ملے گا اتنا اتنا کام ہوتا ہے
ن
اتنا کام ہے اگر آپ ایک مہینہ اگر آپ م ایسا ر کے چاہیے گا کہ کام کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے کام کیجیے گا تو آپ کے پاس چوبیس گھنٹہ تک کام ایک منتھ تک اس سے بھی زیادہ
ہاں بھائی جان کریں گے کام کریں گے
ختم نہیں ہو رہا بھائی جن کیا کہا ج
کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے
اور کم سے دیچے نہیں ب پھر بھی مطلب اوقات سے بڑا کام
بس بھائی جان یہی سوچ لیجیے
ا وہ لو سب خھریےت بائی
سب خری تھ ہیں
کیا کھانا کھا
کھانا کھائے ہیں
ہاں
کباب چاول
کباب چلی ا بائی امی بنائی ہے کہ ہم تو کھا بھائی جان آ مطلب کہ بریانی میں چاول کھا ہے اور مطلب کہ مرغی کائے ہم مرغی نہیں کھاتے بس اس کا کلیجی کھاتے ہے
اچھا
کسی کا بھی پسند کے لیے د
کیوں اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کا
کیا ہوا تھا کہ ایک سمے بہت زیادہ بننے لگا تھا جب ہم مطلب باہر رہتے تھے نا
ہاں
اچھا تو کافی مطلب زیادہ مطلب بہت زیادہ بننے لگا تھا تو من سے اتر گیا بھائی جان
نانی جان آپ کی کھاتی ہے بہت زیادہ
نہیں نہیں وہ لوگ مطلب خسی بہت کاتے ہے وہ لوگ مرغی بہت کم کھاتی ہے
نانی جان پ کیسی
ہاں بھ جیا
نانی جان کیسی ہے اب
ہاں بھائی جان ٹھیک ہے ان کی طبیعت کافی خراب رہ رہی تھی اس لیے باہر بڑے شہر میں چلی گئی ہے
ابھی فی الحال میں کہاں رہ رہی ہے نانی ج نب
بڑے شہر میں رہا رہ ہے یہاں پوڑ
بھائی جان اللہ کے بول سب ٹھیک ہو جائے گا س
ان کا طبیعت ن کافی خراب رہتی ہے اس کاار
ٹھیک ہو جائے گا سب کھ رہی ہے تے
جی تو بات ہے عمر کے حساب سے طبیعت تو خراب ہونا صحیح بات ہے کتنا دن آدمی کتنا دن آدمی ہاں بھائی جان آدمی کتنا دن صحیح رہے گا بیس سال تیس سال زیادہ سے پچاس سال ساٹھ سال
اج کل پرکر تیک اپ دا اتنا ا رہا ہے کہ اس میں س مطلب بہت دیر تک ٹیکا رہنا بہت اسمبھو ہے
پراکرتک آدہ کے علاوہ بھی اب تو مطلب کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جس میں مطلب کہ آپ کو رسیاں یہ سب نا ملے کیا
ہاں بہت زیادہ ہے یہ بڑھ گیا رسائن بہت ملایا جاتا ہے بیج میں
اور مطلب کی بڑا بڑا یہ سب چیز نہ ملے ہ سب ہانیکارک
سب ہنی کارک ہوتا ہے بھائی جان
کیا کی کھاتے ہیں پہلے ہلدی کھیت میں کا ہوتا تھا آج ہلدی پواکٹ والا ہوتا ہے
ہاں
کھیت میں کا ہلدی کا رنگ اور مطلب کہ پاکٹ والا ہلدی کا رنگ ملا لیجے گا
یہیں سے یا وجہ ہے کہ ویک ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اور پرانا جو لوگ ہے ان کا تو اور
ک آج بھی مطلب کہ شہر کے مقابلے گاؤں کے لوگ زیادہ دن زندہ رہتے ہیں
ہاں یہ بات تو ہے کیونکہ گاؤں کا جو وہ ہے پرستھک تنتر وہ صحی ہے
ہاں شہر میں تو اسپتال بڑھیا ہے شکچھا بڑھیا ہے روڈ بڑھیا سر بڑھیا ہے
شہر کا شہر کا جو شکشک ویوستھا ہے وہ اچھا ہے
بس اور گاؤں میں یہ وشیشتا ہے کہ پراکرتک مطلب اچھا ہے پارستتک تنتر اچھا ہے
جیسم مری آ جیسے میری امی ابو لوگ رہتی ہے تو بھائی جان کیا ہے
آ ہم ہمیں ابو مطلب گاؤں میں رہتی ہے
ہاں بھائی ج تو جیسے گاؤں میں یہ فائدہ ہے بھائی سب چیز سب ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اپنے کھیت کے ہی آاتتے ہیں مطلب کم خریدتے ہیں باہر سے اور شہر میں تو پوری شر کنکریٹ کی ہو گئی ہے وہاں پہ مٹی کی کمی ہے پھر پودے کی کم ہے تو وہ لو سبزی باہر سے خریے
صحی بولے ہیں بھائی جان باہر سے خریدتے ہیں یا گاؤں سے سپلائی جاتا ہے
اور پ اپنا زیادہ منافع کمانے کے چکر میں آپ کو غلط غلط سامان مطلب رسائن والا سامان دیتے ہیں
ہاں ہاں باہر کا باہر میں ہم رہ رہتے ہیں وہاں کا جو سبزی ہے اور گاؤں کی سبزی میں جو سواد ہے نا بہت انتر ہے بھائی جان کیونکہ رسان شہر کا جو سبزی ہوتا ہے اس میں اتنا رس سائن ملایا جاتا ہے اور اس کو تیار کیا جاتا ہے رسائن کے دوارا ملا کر کہ اس کا سواد ہی ختم ہو گیا ہے
ہاں بھ م گا بھیتا
ہاں مہنگا بھی ملتا ہے
گاؤں میں کیا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں کھیت میں اپنا سبزی توڑتے ہیں اور بیچ دیتے پھر اگلے دن جائیں گے
ہاں اور شہر میں یہ بات کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ مطلب انکم جنریٹ اچھا خاصا کر لیتے ہیں اپنا پیسہ اچھا خاصا کما لیتے ہیں
شہر میں یہ ہے کہ شہر میں لوگ باہر جاتے ہیں
ہاں
شہر میں تو پہلا بات ہے گاؤں کے جیسا کھیتر نہیں ہے وہاں پہ لوگ کچھ جاؤ نہیں بتاؤ ب بتے بھی نہیں تو ہم لوگ کو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ لوگ باہر سے سبزی خرید اگر روز روز وہ لگ باہر سے سبزی خریدیں کافی ان کو مطلب کہ خرچہ ہے تو اس میں وہ ایک ہی دن خرید لیتے ہیں اور پندرہ بیس دن چلتا ہے پسے پیسے لا
اور بتائیے گھر کا کیا حال ہے بھائی جانب
ہاں بائی ج گ ا تو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت بہت خوشی ہو بائی جان اور تھوڑا وست ہے بھائی جان اب تھوڑا دیر بات بات کرتے ہیں بس بھی متب کی آ آ بت ہاں بائی جانا پریوار لوگ سب خاے تھا نا بائی جانا
بی
پنا ہو گیا ہے نا
ہاں ہو گیا بس
ہم اب سب ٹھ ہ
سب لوگ ٹھیک ہے
چلیے بھ سال سب د اور بتا تے بھائی جان مطلب کہ آپ کا آپ کا سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں بھائی جان ابھی تو سب ٹھیک ہی چل رہا ہے اللہ کے دورا سے
الدا
اللہ حافظ